جی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے
جی بالکل
جی السلام علیکم
امسلام
اب کیسے ہے
بیٹ ہ آس م
جی ہم بھی کہریت تھے ہمارے یہاں بھی سب کہرییت تھے اللہ کا شکر ہے
جی تو آرزمی خ سے بوجو پہ بات کریں
جی آج ہم فاسٹ فوڈ اور گھریلو کھانے کے بارے میں بات کریں گے تو آپ کو کیا زیادہ پسند ہے فاسٹ فوڈ یا پھر گھر کا کھانا
جی مجھے دونوں پسند ہے لیکن اگر صحت کی بات کروں تو میں گھریلو کھانا زیادہ پسند کرتی ہوں کیونکہ وہ صاف ستھرا اور پوشٹک ہوتا ہے
جی بالکل یہ بات تو بالکل درست کہی آپ نے لیکن آج کل نا زیادہ تر لوگ فاسٹ فوڈ کھانا پسند کرتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے لوگ اتنا پسند کیوں کرتے ہیں فاسٹ فوڈ کو
میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ کاشت تھ جلدی مل جاتا ہے اور اس کا سواد بھی لوگوں کو پسند آتا ہے
جی
لوگ برگر پزا فرینچ فرائز اور نوڈلز کھانا پسند کرتے ہیں
جی بالکل ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ جو جنک فوڈ ہے یعنی باہاری کھانا ہوتا ہے نا اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے نا وہ کافی پسند آتا ہے ہمیں بھی کافی پسند ہے اس کا ذائقہ اتنا تو ہم ہماری امی بناتی ہے اس کا بھی ذائقہ نہیں ہوتا ہے اتنا سوادشٹ جتنا ہمیں بار کا لگتا ہے اتنا لذیذ جو ہوتا ہے بار کا ہمیں تو بہت کافی پسند ہے اور جب لوگ کام یا پڑھائی میں بہت مصروف ہوتے ہیں تب وہ جلدی بننے والی چیزیں نا وہ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تاکہ ان کا وقت بچ سکے تو وہ یہی کھانا پسند کرتے ہیں
بال لیکن زیادہ فاسٹ فوڈ کھانا اچھی بات نہیں ہے اس میں زیادہ تیل نمک اور مسالے ہوتے ہیں جو ہمارے صحت کو کافی نقصانک پہنچا سکتے ہیں
جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ اس میں بہت زیادہ تم مسالے ہوتے ہیں جو کہ اس سے نا بہت ز بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کھانے سے موٹاپا ہو جائے گا کم چوری اور پیٹ کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہے مجھے لگتا ہے ایسا
جی ہاں جی ہاں اور کبھی کبھی لوگ باہر کا کھانا کھا کر بیمار بھی پڑ جاتے ہیں کیونکہ ہر جگہ صفائی کا دھیان نہیں رکھا جاتا ہے
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جو ہمارا جو گھریلو کھانا ہوتا ہے وہ ہمیشہ تازہ ہوتا ہے اور صاف ستھرا ہوتا ہے گھر میں امی بہت دھیان سے کھانا پکاتی ہے
جی صحیح کھا گ کے کھانے میں دال روٹی چاو ہو سبزی ہو سلاد ہو اور پھل شامل ہوتے ہیں جو کہ ہمارے شریر کو طاقت دیتے ہیں
جی بالکل مجھے لگتا ہے کہ گھر کا کھانا جیب کے حساب سے بھی بہتر ہوتا ہے کیونکہ باہر کا کھانا بہت مہنگا ہو گیا ہے آج کل
بالکل اگر کوئی روز فاسٹ فوڈ کھائے تو بہت پیسے خرچ ہو سکتی ہیں جبکہ گھر کا کھانا کم خرچ میںن بن سکتا ہے یہ بنایا جا سکتا ہے
جی بالکل گھر کا کھانا کم خرچ میں بھی ہوتا ہے اور وہ تھوڑا صاف ستھرا بھی ہوتا ہے اور ہمیں طاقت بھی اس سے بہت ملتی ہے جی لیکن سچ بت ہوں نا میں تو کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ پیزا یا برگر کھانے میں بہت بہت مزہ آتا ہے
ہاں میں مانتی ہوں اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر کبھی کبھار فاسٹ فوڈ کھایا جائے تو ٹھیک بھی ہے لیکن روز کھانا اچھی عادت نہیں ہے
اچھا آپ یہ بتائیے آپ کا پسندیدہ فاسٹ فوڈ کیا ہے
میں ویسے تو فاسٹ فوڈ بہت کم ہی کھاتی ہوں لیکن مجھے برگر اور پزا بہت زیادہ پسند ہے اور آپ کو
جی مجھے موموز اور فرائز بہت پسند ہے لیکن میری امی کہتی ہے کہ زیادہ باہر کا مت کھاؤ زیادہ کھانے سے تمہاری تمہاری صحت پہ اثر پڑے گا اس کا
جی ہاں تمہاری امی بالکل صحیح کہتی ہیں ماں باپ ہمیشہ ہماری صحت کے بارے میں سوچتے ہیں
جی آپ کو کیا لگتا ہے بچے زیادہ فاسٹ فوڈ کیوں پسند کرتے ہیں
ا میرے حساب سے مجھے جہاں تک پتا ہے اس کا سواد الگ ہوتا ہے جو فاسٹ فوڈ ہم کھاتے ہیں اس کا سواد بہت ہی الگ ہوتا ہے اور ٹی وی یا سوسل میڈیا پر اس کی بہت تصہیر ہوتی ہے اس لیے بچے جلدی اس کی طرف آکرشت ہوتے ہیں
جی جی بالکل یہ بات بالکل صحیح کہی آپ نے کہ جو سوشل میڈیا پر اس کی تصویر دکھاتی ہے تو کسی کے بھی منہ میں پانی آ جائے گا وہ دیکھ کے اور آپ کو تو پتا ہی ہے کہ باہر کے جو کھانے کا جو ذائقہ ہوتا تا ہے جو وہ الگ ہی ہوتا ہے جی یہ بات بھی صحی ہے لیکن اگر بچوں کو بچپن سے اچھے کھانے کی عادت سکھائی جائے کہ بچپن میں ہم ان کو سکھا دیں گے کہ آپ یہ کھانا آپ کے لیے تندرست ہے آپ سکھا کے تندرست بن سکتے ہیں تو وہ زیادہ صحت مند سکھایا جائے تو وہ زیادہ صحت مند رہے گا ان کے لیے بھی یہ کھانا آپ کے لیے اچھا ہے جی
بالکل اچھی چائی انسان کو طاقت دیتی ہے اور بیماریوں سے بچاتی ہے
جی بالکل کیا آپ گھر میں کھانا بنانے میں مدد کرتے ہو
ہاں کبھی کبھی میں سبزیاں کاٹنے یامیز لگانے میں مدد کر دیتی ہوں اس سے کام بھی سیکھنے کو ملتا ہے
جی جی بالکل ہمیں بھی ہمیں بھی س یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ میز وغیرہ لگا دیتی سبزیاں کاٹ دیتی ہیں مجھے بھی کھانا بنانا سیکھنا چاہیے تاکہ میں اپنے لیے ہیلدی کھانا بنا سکوں کیوںکہ مجھے تو کھانا بنانا نہیں آتا ہمیں کھانا پکانا بھی نہیں بالکل نہیں آتا ہے
جی یہ تو غلط ہے ہر انسان کو تھوڑا بہت کھانا بنانا آنا چاہیے اس سے ہم باہر کے کھانے پر کم نربھر رہیں گے
جی بالکل ابھی ہمیں آتا ہی نہیں ہے اس لیے ہم باہر کھانے چلے جاتے ہیں زیادہ تر امی اگر امی کہیں گے گئی ہ ہماری والدہ کہیں چلی جائیں تو ہمیں پھر باہر ہی کھانا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں آتا ہے نہیں تو ہم کیسے بنائیں گے کیسے پکائیں گے کھانا
میرے حساب سے ہمیں زیادہ تر گھریلو کھانا کھانا چاہیے اور صرف کبھی کبھی فاسٹ فوڈ کھانا چاہیے
جی میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ اچھے صحت کے لیے سنتلت کھانا کھانا بہت ضروری ہے
جی تو اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ فاسٹ فوڈ سوادشٹ ہوتا ہے لیکن گھریلو کھانا صحت کے لئے بہت فائدے مند ہوتا ہے بہت زیادہ
جی بالکل صحیح کہا آپ نے اچھا آپ کو گھریلو کھانے میں کیا پسند ہے
میرے کو سب سے زیادہ میرا ایک روٹین ہے جو کہ میں ڈیلی فالو کرتی ہوں آ جی میں پہلے سب سے پہلے گ کے کھانے میں میں کھانے کے ساتھ سلاد کھانا پسند کرتی ہوں کہ ہمارے صحت کے لیے اور بھی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے تندرستی دیتا ہے
جچ جی جی بالکل
میرے گھر پہ ڈیلی شام کے ٹائم پہ دال تو بنتی ہی ہے جو کہ ہم ہمیں سب سے زیادہ پروٹین دیتی ہے
جی بالکل
جی اگر آ آپ ایسے گھر کے کھانے میں سب سے زیادہ پسند کی بات کرو تو مجھے سب سے زیادہ پنیر کی سبزی اور روٹیاں پسند ہیں
جی بالکل جی ہمیں بھی پنیر کی سبزی بہت پسند ہے بٹ ہمیں نان کے ساتھ پسند ہے
جی ہاں
ہاں
ہمارے یہاں پہ تو دیسی نان اور وہ رہتے ہیں
ج وہ اس کا الگ ہی ذائقہ ہوتا ہے کہ وہ جو نان ہوتا ہے ہماری امی نا ہم آپ کو بتاتے ہیں ہماری امی بہت اچھا شیر خورما بناتی ہیں
اچھا
ہاں وہ اتنا لز عزیز ہوتا اتنا سوادشٹ ہوتا ہے نا کہ ہم جیسے ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ بنا رہے ہیں تو ہم تو ترنت جا کے ہم بولتے ہیں کہ نہیں ہمیں پہلے دو ہمیں پہلے دو ہم ان کے لیے لڑنے لگ جاتے کہ ہمیں پہلے چاہیے وہ اتنا سوادشٹ بناتی ہیں
بالکل آپ نے صحیح کہا ہمیں اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور اچھے کھانے کی آادت ڈالنی چاہیے
جی بالکل صحی کہہ رہے ہیں آپ ہم اس بات کا دھیان رکھیں گے اب سے کہ خیال رکھیں گے اس چیز کا کہ ہم گھر کا کھانا زیادہ کھائیں باہر کا تھوڑا کم کھائیں ہم کیا ابھی آپ ہم نے آپ کو بتایا کہ کہ ہم نے کانا کانا بنانا نہیں آتا ہم پکانا نہیں آتا بٹ ہم اب سیکھیں گے اور اب تھوڑا کم کریں گے باہر کا نا جی بالکل بالکل آپ سے آپ نے اتنا
بلیی فڈ
جی آپ شکریہ آپ نے اتنا اچھا بتایا ہمیں
جی آپ کا بھی کافی شکریہ آپ سے ایک ہفتگو کر کے اچھا لگا
ہمیں بھی آپ سے گفتگ اچھا لگتا کا دھیان رکھے گا اپنا خدا حافظ
چل